السلامت
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی شکر اللہ کا آپ سنیں آپ ٹھیک ہے
بس بس فیملی ٹھیک ہے اور وہاں پہ بتائیے سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا آپ سنایں آپ کے والدین ٹھیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں جی سب بڑھیا ہے بس
تو اس میں کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بس ایسے ہی تھوڑا سا ایک تو ٹائم کا بڑا ایشو رہتا ہے تو اسی میں تھوڑا سا لگے ہوئے تھے ٹائم کو مینج کرنے میں آپ بتائیے آپ کیا ہی کر رہے ہیں آج کل
جی آج تو اگزام چل رہے تھے ابھی ایک دو ایگزام دے دیا ہے اور ایک ابھی دینے دینا ہے سترہ تاریخ کو ابھی وی ڈی کر رہے ہیں
ہوں تو اس میں تو ٹائم کا بڑا ہی وہ ہوتا جب ایگزام ہوتے ہیں نا تو بڑا مطلب ایک دم کتنا بھی ٹائم ہو وہ بھی تھوڑا ہی لگتا ہے ریویژن کے لیے
جی بےشک ہاں آپ نے تو صحیح بات ہم میں ہی دیکھی وقت تو ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی انسان واپس نہیں لا سکتا چاہے پیسے ہو صحت ہو یا نوکری ہو وہ اپ واپس آ سک لیکن ٹائم ایک ایسی چیز ہے وقت ایک ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آتی
بالکل بالکل یہ تو ہے دراصل میں نا میرے بیٹے کی بھی ابھی ایگزام چل رہے ہیں وہ منتھلی والے سرپرائز ٹیسٹ جو ہوتے ہیں میں تو اس میں اس کو وہ ہے نا ٹیچرس لوگ ایک دم پتا نہیں جب پتا نہیں چلتا کہ ہفتے میں کسی بھی دن رکھ دیتے ہیں تو میں تو اس کا بڑا ٹائم کا وہ کر کے رکھا ہے میں نے کہا اس ٹائم تمہیں یہ کرنا اس ٹائم تمہیں یہ رویژن کرنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ سمے مطلب وہ نہ بھی لے تو لیکن وہ چیز کیا ہے کہ ان کو کور ہوتی چل رہی ہے مان لو کبھی بھی لے لیا تو اتنی پریشانی نہیں پڑے گی بیچ میں
جی بے شک ہاں اگر ہم ہر کام کے لیے اپنا اپنا وقت مقررہ کریں تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے کرنا لیکن جب ہم غیر وقت پر غیر کام کرتے ہیں تو اس سے بگڑ ہی جاتا ہے ہمارا کام
بالکل بالکل یہ تو اب ہم لوگ سوچتے ہیں چلو نہیں ابھی بات میں کریں گے اھی بہت سمے ہے ابھی بہت سمے لیکن سمے کیا ہے کہ وہ اس طریقے سے نکل جاتا ہے پھر پھر پچھتاوے کسی وقت خوش نہیں رہ جاتا پھر ہمیں لگتا ہے اس ٹام پہ ہم نے یہ کام کر لیا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا دیکن وہی چیزیں میں تو یہی کہوں گی کہ ٹائم کو نا مینج کرنا بہت بڑی بات ہے آپ اپنے پورے دن صبح سے لے کے شام تک کا پورا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھنا چاہیے اس ٹائم ہمیں یہ کرنا ہے اس ٹائم ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ اس سے کیا وقت بھی ضیا نہیں ہوگا ہوا اور ہماری جو وہ روز مرہ والی جو باتیں ہیں یا کام ہے وہ ساری ہماری ایک ٹائم ٹیبل میں شوٹیبل ہو جائے گی
جی بے شک ہاں آپ نے تو صح بات فرمائی دیکھی ہے جو وقت کا پابند ہوگا وہ اپنا کام اپنے وقت پر کرے گا لیکن جو نہیں ہوتا ہے وہ اپنا کام غیر پر کرتا ہے جس کام میں اسے دو گھنٹے لگانے تھے چار گھنٹے لگانے تھے وہ آدھے گھنٹے میں کر لیتا ہے لیکن اس میں بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں اصل میں تو لگتا ہے کہ کام ہوا ہی نہیں ہے خالی نام کا کام کرتا ہے وہ
ہوں وہی ہے نا دیکھو ابھی تمہارے ایگزام چل رہے ہیں ابھی تم نے میں مطلب اسٹارٹنگ سے پورا سال رہا ہے یا جو بھی مہینہ دو مہینے جو بھی رہے ہیں اس میں آپ اگر یہی مطلب ایک گھنٹہ نا مجھے پڑھائی کرنی ہی پڑ نی ہے ریڈنگ کرنی ہے یا ریویژن کرنا ہے تو اب کیا جیسے ایگزام آ گئے ہیں تو وہ آپ کو ایک دم سے اتنا لوڈ نہیں پڑے گا ہے نا ذہن میں ایک دم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہائی میں کیا کرو دیکھا نا بچے اتنا ایک دم گھبرا جے ہیں اب کیا کریں ہم کیا کریں تو اگر وہ چیزیں ہم اسٹارٹنگ سے لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں ایک گھنٹہ ریویژن کرنا ہے ہمیں ریڈنگ کرنی ہے یا ہمیں جو بھی کرنا ہے تو وہ چیز یہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں مطلب کہیں نہ کہیں لانگ ٹائم کے لیے اسٹے ہو جاتی ہے وہ کیا ہے کہ لٹا والی چیزیں نہیں رہتی ہیں اس یہ اینڈ ٹائم پہ ہمیں کیا ہوتا ہے بس ہم رکھ لیتے ہیں اس کا نہ تو ہمیں نالج رہ پاتی ہے نہ کچھ بس رٹا ایگزام میں لےکھا ہے اور وہ ہم بھول بھی گئے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بیس میں مطلب ذہن میں رہے گی اب وہی چیز ہم اسٹارٹنگ سے کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ریویژن میں لے رہے ہیں اسے یا لکھ کے دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو وہ چیز ایک لمبے سمے تک ہمارے دماغ میں رہتی ہے
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات ہمیں دیکھی ہے جس جماعت کے لیے ہمیں پڑھنے کی کے لیے ایک سال دو سال ملتے تھے پھر ہم لاسٹ کے ایک دو دن ہی پو پڑ لیتے ل اس سے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا جس کام کو کرنے کے لیے ایک سال ملا تھا وہ تو دو دن میرے حساب سے تو ایک مہینے میں بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے
نہیں ہو سکتا ابھی دیکو آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں ان کو کیا ہے کہ ان کو بولا جائے اچھا تم پڑ لو ان کو لگا اچھا ٹھیک ہے پڑ لیں گے پڑ لیں گے ہے نا ان کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ایگزام آئیں گے ہم تب پڑھیں گے تو ان کو جو ہے ایگزام آیا ایک ہفتے پہلے ان کو اسکف ٹینشن ہو جاتی ہے اور بڑا جیسے بچہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے ہوکلانا ہو جانا کہ کیا کریں اب کیسے اور ہمارے ٹائم میں جیسے کہ مطلب ہمارے امی ابو ان کا وہی رہتا تھا ڈیلی کا کیا تھا ہمیں لے کے بیٹھنا تمہیں پڑھنا ہے بھلے ہی وہ ہمیں نہ پڑھائائے مطلب سامنے بیٹھے ہیں لیکن ہم لوگوں کو خوف ہوتا تھا کہ ہاں بھائی سامنے بیٹھے ہمیں پڑھنا ہے تو وہ چیز کیا کہ جب ہماراری ایگزام آ رہے ہوتی تھی تو ہمیں اتنا پریشرائزر نہیں ہونا پڑتا تھا ہے نا ہم کو لگتا تھا ہمیں یاد اس ٹائم پہ صرف ہم کو ریویزن کرنا ہوتا تھا
جی بے شک یہ تو آپ نے صح بات فرمائی دی کہ وقت کی پابندی تو میرے حساب سے وہی کرتے ہے جو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں ان نے وقت کی بہت قدر کی ہوتی ہے وہ وقت ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ ضاائع نہیں کرتے دیکھیے ہم تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے دن کے پانچ چھ گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں فون میں یا کہیں گھومنے پھرنے میں تو کر دیتے ہیں لیکن ہمیں تو اس وقت وقت کی قدر آتی ہے دیکھیے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کسی کا کوئی ایکسیڈینٹ ہو گیا یا کسی کا کوئی کوئی مسئلہ ہو گیا پھر وہ ہسپتال پہنچ گیا پھر ڈاکٹر نے بولا کہ اگر آپ نے اسے پانچ منٹ یا دس منٹ پہلے لایا ہوتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی
ٹھیک
تو اس سے ہم سمجھ سکتے تھے کہ پانچ منٹ سے ایک بندے کی جان مر بھی سکتی تھی اور وہ زندہ بھی رہ سکتا تھا
تو اس پانچ منٹ کی قدر تو ہمیں ان سے پوچھنی چاہیے نا
بالکل نہیں سمے ہمیں نہیں جایا کرنا چاہیے ہمیں اگر تھوڑا بہت سمے ہمیں مل بھی رہا ہے تو اس میں ہمیں کچھ اچھا مطلب یہ سوچنا چاہیے ہم کچھ ایسا کریں جو ہمیں نالج بڑھے یا کچھ بھی اللہ دوارا دی گئی جو بھی چیزیں ہم وہ کریں تو اس سے نا بڑی نالج ہوتی ہے لیکن وہ یہ آج کل کے بچے فون میں دیکھے فون میں دیکھ رہے ہیں آپ گیم کھیل رہے ہیں اور اور کچھ نہیں تو وہ آن لائن گیمس آ رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں ہے نا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں تو یہ اس سے وقت ہی جضایا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے
جی سر آپ نے تو صح بات فرمائی تھی کہ میرے حساب سے اگر ہم ہمارے پاس کچھ فری ٹائم ملتا بھی ہے یا خالی ٹائم ملتا بھی ہے ہمیں کھ نہ کچھ اس میں سیکھ نا چاہیے دیکھیے آج کل تو زمانہ ہنر کا ہے جس کے پاس جتنی ہنر ہے وہ اتنا کامیاب ہے اپنی زندگی میں
جی جی یہ تو ہے ابھی پہلے دیکھو کتنا اچھا سمے ہوتا تھا ہے نا تھوڑا بہت سمے اگر کسی کو مل رہا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دتاات تھا ہے نا اپنے امی کے ابو کے اپنی مطلب بچے ہیں ان کے ساتھ اور اب آج کا کیا ہے ان کو اگر مل بھی رہا ہے اور ان کے پاس بہت ٹائم بھی ہے تو وہ فون لیں گے اور اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں تو آج کل تو یہ والی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو پتا ہی نہیں چلتا ہے لوگ باغوں کا مطلب گھر میں اگر دس جن ہے تو ان کا آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ دس جن گھر میں رہ رہے ہیں نا پہلے وہ کرتا تھا سب کٹھے بیٹھے ہیں س سمے وتیت کر رہے ہیں لیکن اب تو سب اپنے اپنے کمرے میں فون ہے سب کے پاس وہ سب اپنے کمرے میں نہ ایک دوسرے کو کوئی سمے دے پا رہا ہے اور نہ ہی اس سے ہو کچھ ہو کچھ نہیں رہا ہے صرف آپ اپنا وقت تو جایا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں
جی بےشک آپ نے تو صحیح بات فرم ہی دیکھی اگر آج ایک گھر میں پانچ جنے ہیں یا چھ جنی ہیں تو چھ اپنے اپنے کونوں میں فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا کوئی آپس میں کسی بات کو سلجھا نہیں رہا یا کوئی گ گھر کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے خالی اپنے اپنے فون میں لگے رہتے ہیں تو اس سے تو کوئی نہ مسئلہ حل ہوگا نہ کوئی اور کوئی زذریہ کھول جائے گا ان کے لیے جن سے ان کی کامیابی میں اضافہ
بسچ اب وہی ہے نا دیکھو پہلے اتنا مطلب بھائی بہنوں میں یا فیملی میں بچوں میں مطلب پیار محبت اتنا ہوتا تھا اور آج کے بچے دیکھو آپ اگر چھٹیوں میں میں تو کہہ رہی ہوں اگر ان کے مطلب آ بھی رہے ہیں نا ریلیٹیوس تو ان سے بھی اتنی وہ والی چیز نہیں ہے وہ لوگ بھی ایک یا دو دن بس اتنا رہ گیا ہے اور ورنہ پہلے کا سمے جو ہمارے والدہ وغیرہ تھے ہم تھے تو ہمارے مطلب کیا تھا ہم لوگ انتظار کرتے تھے جیسے چھٹیاں ہو رہی ہیں کہ ہمیں نا سمے ملے گا ان کے ساتھ وتیت کرنے کا تو بڑا اچھا بھی لگتا تھا سب کٹھے کٹھے رہتے تھے اور اب تو یہ سب چیزیں بالکل ہی ولپت ہو گئی ہیں ا ن چھٹیوں کا پتا ہے نہ کچھ ہے نہ کوئی کسی کے پاس جانے کے لیے ریڈی ہے
جی بےشک آپ نے تو صحیح بات فراہم میرے حساب سے تو وقت کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے یہ ہر کسی کے لیے ایک ہے دیکھیے یہ تو غریب کے لیے بیس گھنٹے نہیں رکھ ہیں یا امیر کے لیے پچیس گھنٹے نہیں رکھے ہیں امیر کے بھی لیے وہی چوبیس گھنٹے ہیں اور گغریب کے لیے بھی وہی چوبیس گھنٹے ہیں اگر گغریب یا امیر ہم کہہ سکتے ہیں اپنی چوبیس گھنٹوں میں محنت کر ہے تو ہمیں چاہیے کہ گریب کو بھی ان چوبیس گھٹوں میں محنت کرنی چاہیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے
اچھا بالکل بالکل جتنا جو بھی سمے مل رہا ہے اسے بھائی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کو لگتا ہے مجھے یہاں یہ ٹائم دینا چاہیے تو وہ ٹائم دینا چاہیے وقت کو ضائع نہ کر کے ایسے ہی پڑھے رہ کے یا فون میں رہ کے نہیں کرنا چاہیے
جی دیکھیے اگر ہم دن کے ایک ایک گھنٹے بھی کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں کوئی کچھ نیا سیکھے تو وہ ایک سال کے تین سو پینسٹھ گھنٹے بنتے ہیں اور میرے حساب سے وہ دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہوگی جو ہم ت پینس گھنٹے میں نہیں سیکھ سکتے اگر ہم کتنے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ناقابل نہ ہ تو
جی جی یہ تو ہے لیکن وہی ہے نا آج سب کچھ میں تو کہہی ہوں آپ فون بھی یوز کر رہے ہیں تو فون میں بھی آج کل دیکھو اتنی اچھی اچھی چیزیں آ آپ وہاں سے بھی اتنا سب کچھ سیکھ سکتے ہیں ہے نا تو وہ چیزیں بھی ہے اور ہے لوگ باغ جو فون سے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں ا نا اتنا آگے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہیں وہ باقی سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی دییکھی فون کے تو اتنے سارے فائدے تھے ہم گن ہی نہیں سکتے تھے لیکن ہم اتنی نقصانات اب آ اس سے آپ خود کو پہنچا رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہیں گن سکتے
جی جی چلیے پھر میں آپ کو نا ابھی تھوڑی دیر میں کرتی ہوں ٹھیک ہے
جی بے شک آپ سے بات کر کے بہت اچھا لا اللہ نے چاہ تو آگے بھی بات ہو رہے گی اللہ آپ کو سلامت کاکھے اللہ حافظ
ہمی